ہلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام جی میرا عزیز دوست
جی اور فرمائےیں بھائی جان کیسے ہیں آپ
جی الحمد للہ سب خیریت سے ہیں اور آپ بتائیے سب کیسے ہیں امی ابو
جی جی بالکل ہ جی ویسے اللہ تعالی کا رحم ہے سب یہ کر جو ہے گھر پریوار سب ٹھیک ہے امی ابو بھائی جان آپی سب جو سب خہریٹ سے ہیں اور بھائی جان آپ کیسے یاد کیا آپ نے
جی میرا عزیز دوست تھا جیسے ہی آپ سے ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنا تھے
جی ٹھیک فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ
جی میں مجھے آپ سے ایسے ہی کھانے کے بارے میں کچھ باتیں کرنی تھی کہ جیسے آج کل گھریلو کام کو کھ کھانا پکانے کو گھریلو کام کو معمولی سمجھا جاتا ہے م جسے چولہے تک محدود کیا جاتا ہے جبکہ یہ چولہے تک محدود عمل نہیں بلکہ محبت خلوص نفاست تدبیر ذمہ داری اور انسانیت کا خوبصورت اظہار ہے
جی بالکل
اور کھانا پکانا ایک فن ہے ذمہ داری ہے ایک عبادت ہے
ہاں جی بالکل دیکھیے جو ہے نا کھانا ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے کافی جو ہے فائدے مند ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے اگر ہم نے ہم نے شریر کو اپنے کو تندرست سوستھ رکھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ہمیں ہیلدی جو کھانا کھانا چاہیے وہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی اور میرے عزیز دوست کھانا پکانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ رشتوں میں محبت دلوں میں الفت اور گھروں میں برکت پیدا کرنے کا وسیلہ ہے جس گھر کے دستتر قانون پر اخلاص اور مہمان نوازی کا رنگ ہوتا ہے وہاں صرفج لذیذ کھانے سے ہی نہیں بلکہ دلوں کی قربت بھی پیدا ہوتی ہے
جی ہاں جی بالکل کیونکہ دیکھیے جب کھانا لذیذ ہوتا ہے تو ویکتی کیا ہوتا ہے نا کہ اس کو جیسے کوئی ویکتی کام اگر ہر تھ کے ہوئے نا آتے ہیں گھر پر تو انہیں جو لذیذ کھانا مل جاتا ہے تو اس ان کو ایک دم شانتی اور ایک دم جو ترو تجہ سا محسوس ہوتا ہے
جی درست فرمایا آپ نے بالکل درست فرمایا اور اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ہوا پانی زمین سبزیاں اناج اور مختلف قسم کی غذائیں اس کی عطا کی ہے
جی
اور ان نعمتوں کی صحیح قدر کرنا انہیں پاکیزگی اور نفاستت کے ساتھ تیار کرنا اور شکر شکر کے جذبے کے ساتھ کھانا بھی بندگی کا حصہ ہے
ہاں جی بالکل بھائی جان آپ بالکل جو ہے درست بنوا رہے ہیں کیونکہ کھانا ماری بندگی کا حصہ ہی ہے کیونکہ دیکھیے اگر ویکتی کھانا نہیں کھائے گا تو وہ اپنے جو ہے مستقبل جو بھی کار رہ ہیں جو انوار کرار رہ ہیں تو ان کو کیسے کرے گا ان کے لیے اگر شری اس کے لیے نا شریر میں ارجا ہونی چاہیے جس سے کہ ہم اپنے کاروں کو بخو بھی جو ہے پورا کر سکیں
جی اور کھانا اپنے ایشور کی دی ہوئی پاک اور حلال چیزوں کی دین ہے اور کھانا صرف ضرورت نہیں بلکہ حلال روزی شکر گزاری اور اتد علاائی کا ذریعہ بھی ہے
ہاں بالکل بالکل اور جیسے بھ جان آپ کو کوکنگ جو ہے آتی ہے کھانا
جی بالکل آتی ہے
تو آپ تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ کیسے کیا چیز کیسے بنایا جاتا ہے اور اگر ہم کو کسی کے لیے جیسے ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے جو کیسے بڑھیا سے بڑھیا اور لذیذ سے لذیذ جو ہے کھانا ہم ان کے لیے بنا سکیں تاکہ
وہ بھی جن کو کھا کر کے تھوڑا سا جو ہے
جی لذیذ کھانوں میں بریانی ہے قورمہ ہے اسٹو ہے یہ سب لذیذ چیزوں میں آتی ہے
تو جیسے ان کو اگر پکانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کیسے کیا ہو کرتے ہیں بھائی جان تھوڑا سا دیکھیے میرے مجھے بتائیں گے آپ تھوڑی سی ان کے بارے میں جو ہے اس سے جو ہے واقف کروائیں گے مجھے
جی بالکل اس اس میں ان چیزوں میں تھوڑا گرم مسالحہ زیادہ ڈلتے ہیں ان لجی چیزوں میں
جی جی
اور ان کو بنانے کا اپنا الگ ہی طریقہ ہے اس میں تھوڑا وقت بھی زیادہ لگتا ہے ان چیزوں میں
اچھا بھائییام
جی
تو جیسے مان لیجے جو ان کی جو سب کی ریسیپی الگ الگ ہوتی ہوگی بنانے کی ہاں
جی جی بالکل درست فرمایا آ نے سب کی ریسیپی الگ رہتی ہے بنانے کی
جی کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نا کھانا بنانا نہیں آتا ہے میں صرف جو بنا ہوا ہوتا ہے کھا لیتا ہوں اس لیے میں آپ کو پوچ رہا ہوں دیکھی کہ آگے بشش میں جب بھی ضرورت پڑے تو تھوڑا سا جو ہے پھر آپ تھوڑا سا بتا دیں گے تو اس سے تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی
جی کھانا بنانا ہے تو میرے عزیز دوست مجھے بھی اتنا نہیں آتا ہے پر ہم خود آج کل سوشل میڈیا سے دیکھ کے ہی اپنی تدبیر کرتے ہیں اور سوشل میڈیا سے دیکھ کے ہی کھانا بنانا سیکھتے ہیں ہ
اچھا ہاں یہ تو بات یہ بالکل آپ نے صحی فرمایا کیکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور جو بھی اس سے جڑا ہوا ہے تو وہ اگر اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو باقی بہت اچھا جو ہے پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا اگر ویکتی کو اپنے بھشیہ میں آگے بڑنا ہے یا کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سوشل میڈیا ایک بہتر ذریعہ ہے
جی بالکل درست فرمائیں آپ نے
جی کیوںکہ دیکھیے جو آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل سوشل میڈیا سے لوگ کافی پیسہ وہ ہے ارن کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے فالتو کا ہی کام ہے لیکن کچھ لوگ کیا ہے اس کو نا ویڈیو دیکھنے میں یا ایسے ہی ٹائم گزایا کر رہے ہیں لیکن جو کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے اپنی اچھی جو ہے انکم کر رہے ہیں اپنے پریوار کے کے لیے اچھے کھانے کی یا لذیذ کھانے کی ویوستھا کر سکتے ہیں
جی
جی تو اور بھائی جان آپ پتائیں اور اپنے بارے میں کیا ہے کیسے
بس سب اللہ کرم ہیں سب بڑھیا ہیں آفیت سے ہیں بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کہ ہمارے مائیں بہنیں بھی گھنٹوں تک محنت کر کے کھانا تیار کرتی ہے اس لیے ان کے اس عمل کی قدر کرنا بھی ہماری اخلاق ہے ہم اخلاق کی ذمہ داری ہے اور کانے میں نقخ سے نکالنے کے بجائے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے
جی بالکل ہمیں نا جیسے اللہ تعالی کا جو ہے نا شکریہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ان کے جو ہے نا کرم سے ہمارے کرم سے یا کیسے بھی ہم کو دو وقت کا جو ہے لذیذ کھانا اب تو راہ ہے جی اللہ تعالی کی دین ہے نہ لوگوں کو نا ایک دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے آج کل
جی اور ہم یہ عہد کریں کہ حلال اور پاکیزہ گزا اپنائیں کھانے کو جایا نہیں کریں بھوکوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں اور اپنے دسترخان کو محبت ادب اور شکر گزاری کا مرکز بنائیں
ہاں بھائی جان بالکل بالکل اور ہمیں نا دیکھو ایسا ہے کہ بھوکے کو نہ کھانا کھلانا چاہیے جس سے کہ اسے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اگر خوش ہوں گے تو ہمیں برکت سے جو ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے برکت گھروں میں بھی برکت ہوتی ہے اپنے کام کاج میں بھی بہت برکت ہوتی ہے ان چیزوں سے
ہاں جی
اور ہمارے جنت میں بھی اس کا اپن کو سلا دیا جاتا ہے ان چیزوں کا
جی جی بالکل کیونکہ دیکھیے جتنے نیک کام کریں گے اتنا ہی جنت کے راستے جو ہے نا ہمارے لیے کھلتے جاینگے اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے جنت میں
جی اعلا مکام عطا فرماتا ہے اپنے جانے کے بعد اس دنیا سے
جی بالکل بھائی جان
اور آج کا دور ترقی تجارت اور افتقار کا دور ہے اسی ترقی کے ساتھ پاک کلا بھی ایک مکمل علم اور بہترین پیشے کے طور پر دنیا میں مقبول ہو چکی ہے اور اور آج ایک ماہر شیف صرف کھانا بنانے والا نہیں بلکہ ذائقے کا فنکار صحت کا نگہ بان اور اپنی تہذیب کا سفیر ہوتا ہے
جی بالکل بالکل بھائی جان آب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ اگر ویکتی کو اگر اچھا کھانا بنانا آتا ہے نا تو وہ کبھی بھی دیکھیے بھوکا نہیں رہ سکتا تا ہے کیونکہ کیا ہے نا وہ کبھی بھی بنا کر کے کھا سکتا ہے اگر کھانا بنانا نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں تو کئی اگر نہیں کہئی ہوٹل ایسے نہیں ملتے ہیں تو ہم کو کھانا بنانا آنا چاہیے جس سے ہم کچا مال لے کر کے اس کو پکا سکیں اور اپنا پیٹ جو ہے بھر سکیں یہ ایک کلا ہوتی ہے ایسے تھوڑی ہرکسی کو نہیں آتی ہے
جی بالکل یہ کلا ہے اور اگر ذائقہ ہو مگر صحت نہ ہو کھانے میں تو وہ ذایقہ دیر تک قائم نہیں رہتا ہے
جی بالکل بالکل بالکل
اور اس اس لیے اسلام نے بھی سنتولن کی یعنی اعتدال کی تعلیم دی ہے نہ زیادہ کھانا نہ کم کھانا بلکہ سیم سے میاں میاں نرامنی کا راستہ اپنانا چاہیے مطلب انسان کو میاں میاں نرمی کا راستہ اپنانا چاہیے
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا بھائی جان آپ نے کافی اچھے سے سمجھایا
جی تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنی گزارش پہ دعا ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا حلال و پاکیزہ غزا اپنانے والا فضول خرچی سے بچنے اور اپنے دسترخان کو محبت برکت اور انسانیت کا پیغام بنانے کی توفیق عطا فرمائیں
جی جی بالکل بالکل خدا حافظ
جی بھائی جی میرا عجیت دوست آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اور بہت ہی خوشگواری محسوس ہوئی
بالکل بھائی جان ہم کو بھی آپ سے بات کر کے کافی بہتر لگا اور آپ نے کافی جو ہے نا اچھے سے ہم کو کھانے کے بارے میں بتایا تو ہم بھی جو ٹرائی کریں گے کہ لذیذ کھانا کیسے بنایا جائے
جی بالکل آپ بے جھجھک ک سے اپنے جی جی